ہلو
ہیلو
السلام علیکم کیا حال ہے
وعلیکم السلام الحمد للہ ٹھیک ہو تم سنا
میں بھی ٹھیک ہوں آج کالج میں ہیلتھ پر لیکچر تھا
اچھا توس ٹاپک پر
پانی پینے کے فائدوں پر
واہ یہ تو بہت انٹرسٹنگ ٹاپ پھے
ویسے ہم روز پانی ہاں ٹھیک ہے آپ بتائیے
ویسے ہم روز پانی پیتے ہیں لیکن اس کی اہمیت کم لوگ سمجھتے ہیں
بالکل ڈاکٹر نے بتایا کہ انسانی جسم کا بہت بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے
ہاں اور اگر جسموں میں پانی کی کمی ہو جائے تو بہت سی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے
جیسے
جیسے بول سکتے تھکان سر درد چک کررانا اور کنسنٹریشن کا کم ہو جانا
یہ بات میں نے بھی سنی ہے کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں نیند آ رہی ہے جبکہ اصل میں ان کے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے
بالکل صحیح تھا پانی ہر سیل تک نیوٹریشن پہنچاتے پہنچانے میں مدد کرتے
ہ یہ تو ہے مجھے بتاؤ ایک دن میں کتنا پانی پینا چاہیے
یہ ہر شخص کے ای بتر اور ایکٹو لیول پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن عام طور پر پر لوگوں کو دن بھر میں کافی پانی پینا چاہیے اور پیاس لگنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے
ہوں صحی کہا ہمارے یہاں گرمی بہت ہوتی ہے اس لیے پانی کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہوگی
بالکل خاص طور پر گرمیوں میں ہی پینا چاہیے
ہوں پانی پینے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے
میرے خیال میں ہائیڈریشن جب جسم ہائیڈریٹڈ رہتا ہو تو آگنز بہتر کام کرتے ہیں
اور سکین کے لئے
ہاں پانی اسکیمس کی صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اگر کوئی کام پانی پچ تو اسکین ڈرائی لگ سکتی ہے
ہ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ پانی پیو اور فریش لگو
بالکل جی کاا
کیا پانی ڈائجیشن میں بھی مدد کرتا ہے
ہاں بالکل پانی ہضم کے نظام کو سپورٹ کرتا ہے اور قبضے سے بچانے میں بھی مدد کرتا ہے
یہ تو بہت ضروری بات ہے
اور ایک اور بات جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو پسینے کے ذریعہ پانی نکل جاتا ہے اس لیے ایکسرسائز کے بعد پانی پینا ضروری ہے
ہ میں جم جاتی ہوں اور ٹرینر بھی یہی کہتا ہے
ٹرینر بالکل ٹھیک کے تھے
ہ کیا صبح اٹھ کر پانی پینا اچھا ہوتا ہے
بہت سے لوگ صبح پانی پینا پسند کرتے کیونکہ رات بھر کے بعد جسم کو فلوڈ کی ضرورت ہوتی ہے
ہوں میں کل سے یہ عادت شروع کروں گی
بالکل بھی اچھی عادت ہے
کچھ لوگ کولڈ ڈرنکس کو پانی کا سبسٹیٹیوٹ سمجھتے ہیں
نہیں پانی کا مقابلہ کوئی ڈرنک نہیں کر سکتا صاف پانی سب سے بہتر ہوتا ہے
یہ بات بالکل صحیح ہے
اور پانی باڈی ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتا ہے
مطلب جب گرمی لگتی ہے تو پانی کا رول ہوتا ہے
ہاں بالکل پسینہ اور کولنگ پروسیس پانی کی وجہ سے ممکن ہوتی
بہت انٹرسٹ چ
اور سوڈنٹ کے لیئے بھی پانی ضروری ہے
کیسے
دیکھو جب ہائیڈریشن ٹھیک ہوتی ہے تو فوکس اور کنسنٹریشن بھی بہتر ہو سکتی ہے
ہ تو ایگزام کے دنوں میں بھی پانی پینا نہیں بھولنا چاہیے
بالکل نہیں
ہوں صحی کہ تھا ہاضما روز مارا زندگی میں پانی پینے کی کون سی عادتیں اپنانی چاہیے
سب سے پہلے صبح اٹھ کے ایک یا دو گلاس پانی پینے کی عادت اچھی مانی جاتی ہے
اور دن بھر
دن بھر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پینا چاہیے بہت دیر تک پیاس لگنے کا انتظار نہیں کرنا چاہی
ہ یہ تو ہے کالج یا آفس میں لوگ اکثر پانی پینا بھول جاتے ہیں
ہاں اس لیے اپنے پاس ہمیشہ پانی کی بوٹل رکھنی چاہیے جب بوٹل سامنے ہوتی ہے تو پانی پینے کی یاد رہتی ہے پانی پینا ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ ایک ہی وقت میں پینے کی بجائے دن بھر مناسب مر میں پینا بہتر ہوتا ہے
ہ ہیلو
ہلو
ہاں آواز آئی
ہاں
جی تو کیا بتا رہے تھے آپ
پانی پینا ٹھیک ہے لیکن زیادہ ایک ہی وقت میں پینا چاہیے کیونکہ ایک ہی وقت میں پینے کے بجائے دن بھر پینا چاہیے
ہوں ایکسرسائز کرنے والوں کے لیے
ایکسرسائز سے پہلے درمیان میں اور بعد میں پانی پینا ضروری ہے کیونکہ پسینے کے ساتھ جسم سے پانی نکل جاتا ہے
گرمیوں میں کیا کرنا چاہیے
کیا کرنا چاہیے گرمیوں میں پانی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے باہر نکلنے سے پہلے اور واپس آنے کے کے بعد پانی ضرور پینا چاہیے
کیا صرف پیاس لگنا ہی اشارہ ہوتا ہے
نہیں کبھی کبھی منہ کا مسک خشک ہونا تھکان محسوس ہونا ایس سر درد بھی پانی کی کمی کی نشانی ہو سکتی ہے
اچھا یہ صحی کہ میں نے بھی نوٹس کیا ہے کافی دفعہ
ہوں
اور کوئی اچھی عادت
چائے کافی یا کولڈ ڈرنکس کی جگہ اکثر صاف پانی کو ترجیح دینی چاہیے، ساتھ ہی پانی پینے کا ایک روٹین بنا لینا چاہیئے
جیسے
جیسے ہم صبح اٹھ کر پی سکتے بریکفاسٹ کے بعد کالج یا آفس پہنچ کر لنچ کے بعد شام کو اور سونے سے کچھ وقت پہلے پانی پینا چاہیئے
اچھا بالکل مطلب پانی پینے کو روزانہ روٹین کا حصہ بنا لینا چاہیے
بالکل چھوٹی چھوٹی عادتیں اس سے صحت پر بہت اچھا اثر ڈال سکتی ہیں پانی سے اپنی صحت ٹھیک رہتی ہے
ہوں صی کہا تم نے یہی سب سے اچھا فیصلہ ہے پانی صحت مند زندگی کی بنیادی ضرورت ضرورتوں میں سے ایک ہے
بالکل پانی پینے کی عادت کے بارے میں اور بتاؤ
ضرور ایک اچھی عادت یہ ہے کہ جب بھی گھر سے باہر نکلو اپنے ساتھ پانی کی بوتل ضرور رکھو
ہاں ورنہ پیاس لگنے پر پانی ڈھونڈنا پڑتا ہے
بالکل اور کئی لوگ پیاز کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ٹھیک نہیں
موبائل کی طرح پانی پینے کے لیئے بھی ریمائنڈر لگایا جا سکتا ہے
جی ہاں آج کل بہت سے لوگ فون ریمائنڈرس یا واٹر ٹریکنگ ایپس استعمال کرتے ہیں
سویڈن کے لیے کوئی خاص مشورہ
جب پڑھائی کرنے بیٹھو تو ساتھ میں پانی کی بوتل رکھو اس سے فوکس بھی بنا رہتا ہے اور پانی پینا بھی یاد رہتا ہے
سفر کے دوران بھی کیا کرنا چاہیے
سفر میں لوگ اکثر کم پانی پیتے ہیں اس لیئے تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی پیتے ہو رہنا چاہیے
کیا پ پہلو سے بھی پانی ملتا ہے
ہاں تربوز خربوز کھیرا اور سنترہ جیسے پھلوں میں پانی کی مقدار کافی ہوتی ہے
مطلب صرف گلاس کے پانی ہی ضرور نہیں پانی والی چیزیں بھی مدد کرتی
ہ مطلب صرف گلاس کا پانی ہی ضروری نہیں پانی والی غذا بھی مدد کرتی صحیح کہا بالکل لیکن صاف پانی کی اہمیت پھر بھی سب سے زیادہ ہے
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں پانی پینے کا دل نہیں کرتا انہیں چھوٹی مقدار سے شروع کرنا چاہیے دھیرے دھیرے آج مدد بن جاتی ہے نا
ہوں صحیح کہا اور تمہارا کیا کہنا ہے سردیوں میں کیا کرنا چاہیے
سردیوں میں پیاس کم لگتی ہے لیکن جسم کو پانی کی بہت ضرورت رہتی ت اس لیے سر بھی پانی پینا نہیں بھولنا چاہیے ہمیں عادت بنائے رکھنی چاہیے
ہوں صحیح کہا تم نے ایک بار میں نے نوٹس کی ہے کہ جب میں کافی پانی پیتی ہوں تو زیادہ فریش محسوس کرتی ہوں
بالکل یہ عام بات ہے، مناسب ہائیڈریشن جسے دن بھر کی ایکٹیویٹیز میں بہترین محسوس ہوسکتا ہے
صحیح کہا تو اگر ایک جملے میں کہے تو
پانی کو دوا سمجھ کر نہیں، روزانہ کی ضرورت سمجھ کر پینا چاہیئے
واہ یہ جملہ مجھے بہت پسند آیا
اور یاد رکھو صحت مند عادتیں چھوٹیوں ہوتی ہیں لیکن ان کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے
بالکل صحی کہا مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا
مجھے بھی
کافی کچھ جاننے ملاو جی ضرور انشاء اللہ آپ ٹرائی کریں گے روز اللہ حافظ
اللہ حافظ